السلام علیکم السلام علیکم ہلو
ہیلو
ہلو ہاں جی بولو ٹھیک ہو ہاں جی بولو ٹھیک ہو
السل علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو ہاں جی ہاں جی میں سنا آپ کی آواز سن پا رہا ہوں اچھی طرح سے سن پا رہا ہوں
جی ابھی آپ کی آواز ہاں ہاں ابھی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی تھوڑا سا نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا تھا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے ہاں شکر شکر اللہ کاا اچھا گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
سے
چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو ٹھیک چلو نیند کہ ہم بس آج ہم کریں گے بات نیند پہ ٹھیک ہے
جی جی بالکل
نیند کی امپورٹینس ٹھیک ہے نیند
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
جو انسان کی جسمانی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے
جی
ایک صحت مند زندگی ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے متوازن غذا ورزش اور مناسب نیند سے سب یکساں اہم ہے اگر انسان پورا اور پرسکون نیند نہ لے تو اس کی صحت کام کرنے کی صلاحیت اور روزمرہ زندگی متاثر ہونے لگتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ نیند سے ہمارے یہ شریر کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے
بالکل بالکل صی بالکل صحی
اگر ہمارا نیند مودی نہیں ہوگی تو ہماری پوری باڈی کا ایک ایک پارٹ میں ڈیمیج ہوتا ہیں ایک ایک پارٹ باڈی کے ڈیمیج ہوتے ہیں ہمارا برین سب سے پہلے تو ہمارا برین ڈسٹرب ہوتا ہے مین پوری نہیں ہوگی تو ہمارے آنکھوں میں جلن ہوگی ہمیں ویکنیس آئے گی ہمارے باڈی میں تھکان ہوگی ہم بیمار پڑیں گے ہمارا ہیمیٹیری پاور جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا اور ہم ہمیشہ بیمار رہیں گے اس لیے ہمیں نیند پوری لینی چاہیے کم سے کم ہمیں دن میں ہم ہر ایک ویکتی کو ایج کے اکارڈنگ اس کی پراپر نیند ہونی چاہیے جیسے بچوں کو چھوے بچوں کو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کی نیند دس گھنٹے کی نیند پراپر ضروری ہے ہے نا ایک سمئے آتا ہے ہم آج کی جنریشن میں ہمارے حساب سے ہم لوگ کو کم سے م آٹھ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند پوری لینی چاہیے
بالکل بالکل نیند کے دوران ہمارا جس موسم آرام کرتا ہے اور دن بھر کی تھکن دور ہوتی ہے دماغ بھی تازہ ہو جاتا ہے جس سے یاداشت بہتر ترین ہوتی ہے اور انسان زیادہ توجہ اور یکسوائی یکسائی کے ساتھ ساتھ اپنے کام انجام دے سکتا ہے طلبہ کے لیے طلبا کے لیے یہ مناسب نیند خاص طور پر ضروری ہے کیونکہ یہ پڑھائی پہ بہترین کارکردگی یاد رکھنے کی صلاحیت اور امتحانات میں بھی کامیاب میں مدد دیتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہماری اس سے ہماری یادداشت بھی صحیح ہوتی ہے ہماری میموریز بھی جو ہوتی ہیں اس کا بلڈ اپ کرتی ہے
بالکل صحیح فرمایا
جی لیکن ہمیں ضرورت سے زیادہ نیند بھی ہمارے شریر کے لیے نقصان ہے نقصان داک ہے کیونکہ اگر ہم ضرورت سے زیادہ سوئیں گے تو ہمارا شریر آلسی ہو جائے گا جس سے کہ ہمارا کسی کام کرنے میں من نہیں لگے گا ہے نا اور ہم اچ اچھے سے کام نہیں کر پائیں گے ہمارا مائنڈ ڈیولپ نہیں ہوگا اس لیے اگر ہمیں سب سے پہلے تو مارننگ رات میں اچھے سے سونا چاہیے صبح سمے سے اٹنا چاہیے پھر واک وغیرہ کرنا چاہیے اپنی باڈی ایکسرسائز کرنا چاہیے جس سے ہماری باڈی دن بھر ایکٹو رہے اور رات اس میں آرام سے سوئیں تو ہمارا باڈی بھی اچھی رہے گی ہمارا مائنڈ بھی اچھا رہے گا اور اس حساب سے ہمیں کھانا بھی چاہیے
بالکل ویسے یہ جو کم نیند کے کم نیند لینے سے انسان مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے
مثلا نیند کی کمی سے تھکن چڑچڑا پن سینی دباؤ سر درد اور کمزوری پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ دل کی بیماری کماریہ موٹاپا اور ہائی بلڈ پریشر بھی جو ہے جیسے مراض کا خطرہ بھی پڑ جا پڑ جاتا ہے اس لیئے ڈاکٹر روزانہ مناسب وقت پر سونے اور کافی کافی گھنٹے نیت لینے کا کافی گھنٹے کافی گھنٹے نیند لینے کا مشورہ دیتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے کیونکہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایے ہمارے آج کل کی کئی ساری بیماریاں ہو رہی ہیں لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں صرف نیند نہ پوری ہونے کی کی وجہ سے ٹینشن رہتا ہے اسٹریس ہوتا ہے ہارٹ اٹیک آ رہے ہیں اتنی ساری بیماری ہے سوگر بڑتا ہے لو ہو جاتا ہے کسی کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور ہمیں فیور آنے لگتے ہیں کیونکہ اگر ہماری باڈی کمزور ہونے لگتی نیند کی وجہ تو ہمارا ہیومڈٹی پاور جو ہمارے اندر جو کتاڑو رہتے ہیں جس سے جو ساری بیماریوں سے لڑتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے اگر ہم سوئیں گے نہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بیماریوں سے لڑ نہیں پاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر بیماریوں سے لڑ نہیں پائیں گے تو ہمیں کمزور کریں گے اور ہم بیمار ہوتے جائیں گے اور ہمارے کھان نہ ہی ہم کھانا کھا پائیں گے ہے نا اس ساری چیزوں سے بھی ہمارے شریر میں بہت فرق پڑتا ہے
بالکل اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ ہم رات کو رات کو وقت پر ہی سوئے سونے سے پہلے موبائل فون اور دیگر الیکٹرانکس کا کم استعمال کرے بالکل بالکل بالکل ہلکے گزر کھائے اور پرسکون ماحول میں آرام کریں یہ عادتیں نہ صرف بہترین بہترین نیند میں نیند میں مدد دیتی ہے بلکہ اس صحت کو بھی بہترین بنا دیتی ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمارے صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے ہم ٹائم سے رہیں ہم موبائل کا یوز ہمیں رات کو ہمیں سونے سے ایک گھنٹے پہلے ہمیں فون کا یوز نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہمارا مائنڈ ایک دم ریلیکس ہو پائے اور سونے کے لیے ایک دم ایکٹو رہا کہ ہاں اب ہمیں سونا ہے اگر ہم موبائل چلاتے رہیں گے اور پھر ہم فون رکھتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں ہمارے مستشک میں بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں جو کہ ہمیں سونے نہیں دیتی ہیں ہمارے مائنڈ کو ریسٹ نہیں مل پاتا ہے اور ہمارے جب تک مائنڈ کو ریسٹ نہیں ملے گا تب تک ہم سو نہیں سکتے ہیں
بالکل صحی بالکل صی آخر میں یہ کہا جاک کہا جا سکتا ہے کہ نیند ایک صحت مند اور خوشالی زندگی کی بنیاد ہے
بالکل صحیح فرما ہے آپ نے
جو لوگ مناسب نیند بالکل جو لوگ مناسب نیند لیتے ہیں وہ زیادہ توانائی خوش خوش مزاج اور کامیاب ہوتے ہیں
بالکل صح ہے ہم کیونکہ خوش ہماری زندگی اگر ہم خوش رہیں گے ہماری شریر خوش ہے تو ہم خوش ہیں اگر ہم شریر سے پریشان رہیں گے تو ہم بالکل خوش نہیں رہیں گے کیونکہ ہم جتنا بھی کما لیں ہم کتنا بھی کچھ کر ا ہم شریر سے سوستھ نہیں ہے تو بالکل ہمارے وہ پیسے ہمارے کسی کام کے نہیں کیونکہ ہم سو نہیں پا رہے ہیں ہم اپنے زندگی اپنے اچھے خوشی خوشی نہیں جی پا رہے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اچھا ٹائم نہیں بیتا پاتے ہیں صرف نیند کی کمی کی وجہ سے
اس لیے ہمیں چاہے کہ اپنی روزمرہ زندگی میں نیند کو اہمیت دے وقت پر سوئے اور اپنی صحت کا خیال رکھے تاکہ ہم ایک فل ہم ایک فعل صحت مند اور کامیاب زندگی گزار سکے
ہوں ہوں
بالکل بالکل
بالکل صحیح کروایا آپ نے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے نیند اور ہمیں نیند کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے
بالکل صحیح
کیوںکہ اگر ہم پراپر ڈائٹ نہیں لیں گے پراپر کھانا نہیں کھائیں گے ہے نا تو ہمارا دماغ بھی صحیح سے نہیں چلے گا اور ہم سو بھی نہیں گ کیونکہ اگر آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ خالی پیٹ سوتے ہیں کچھ لوگ کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج ہم کھانا نہیں کھائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ باڈی کے جو اندر ہمارے کیڑے ہوتے ہیں ہ انہیں تو بھوک کی نیند ہوتی ہے ایک سمے سے اگر ہم کچھ دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ باڈی کی کیڑ ہمارے اندر کی ماس پیشیوں کو ہی کھاتے ہیں جس سے ہم کمزور ہونے لگتے ہم دبلے کیسے ہوتے ہم ایسے ہی دبلے ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ بھی کام نہیں کرتا ہے
انہی سب وجہ سے ہم دبلے ہوتے ہیں اور ہمیں کھانا سمے پر کھانا چاہیے کیونکہ کھانا بھی اگر جیسے ہمارے باڈی کے لیے سونا ضروری ہے ویسے ہمارے باڈی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کھانا ہم اچھا کھانا کھائیں گے سمے سے کھانا کھائیں گے تو ہماری باڈی میں برین بھی اچھے چلے گا ہمارا ہاتھ پیر باڈی پورا شریر کا سسٹم جو ایک ہوتا ہے وہ کھانے پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے
بالکل صحیح
ہمارا کھانا صحیح ہے تو ہماری نیند بھی صحیح آئی کیوںکہ خالی پیٹ نیند نہیں آتی ہے
بالکل صحیح بالکل صحیح پررمایں
جی
آپ کی بات صحیح ہے اس پ کوئی شک نہیں ہے جب انسان بیلنس ڈائٹ لیتا ہے ت آرام کرتا ہے
بالکل صحی فرمایا آپ نے ہمیں ان سب سے ان سب کو دھیان دینا چاہیے
بالکل صحی فرمایا
جی جی
چلو اللہ کا شکریہ ہم تو اناء ان شاء اللہ ہم آرام کرتے ہیں ٹھیک اب میڈیا سے آرام کرتے اپنا جو سات آٹھ گھنٹہ آرام کرنا پڑتا ہے ہم تو
ہ بالکل صحیح فرمایا کیونکہ ہمیں سات سے آٹھ گھنٹے پرپر سونا ہی چاہیے اگر ہماری باڈی کو سے بھی زیادہ نیڈ ہو رہی ہے کہ نہیں ابھی ہماری باڈی کی تھکان نہیں ہوئی تو ہمیں اس کے بعد بھی اگر سے ملتا ہے تو ایک گھنٹے دوپہر میں اگر ہمیں سمے ملتا ہے نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف پڑھنے کے بعد تو ہمیں اس میں بھی تھوڑا س تھوڑا سایں اپنے شریر کو آرام دینا چاہیے کیکہ کہ ہمارا شریر بھی ایک مشین ہے اور مشین کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے
بالکل صحیح ہے
جی کیونکہ اگر اس کو آرام نہیں ملے گا تو ہمارا ہم خود کمزور ہو جائیں گے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بات کریں گے آ اوکے اوکے خدا حافظ خدا حافظ
خدا حافظ